ہلو نمسکار جی اللام علیکم
گہیا ا سب خھرییےت ہے
سم خریے تھھی
ارے یہ دیکھیے نا سویرے اٹھے ہیں تو تھوڑا سوچے کہ بہن پانی کر لیتے ہیں ابو بولے لے کے جاؤ بھی ہمیں پانی کر دینا سوکھ رہا ہے پانی تو پانی کرنے آئے ہیں بہن میں
ہاں فون کر ف کراچا اچھا اچا ہلو
ہاں
بولیے جی ارے ہماریے ایکگ دوست مل گئے تھے روڈوں پر
ہاں
اور ہی بات ابھی ان سے کرنے لگل تھے
ارے دھیے نا ابو بولے پانی کرنے کے لیے بان میں بہان میں پانی کرنے درار کھل جا جی اب بہان کی ہاں
بہان ہماریک کوری کو ہو گیا ہے وہیں پانی وانی ہوا ہے ہم جاتے ہیں بہان ان د نجے
ارے تو کیب زیادہ ہوگا نا ابو جاتے ہوں گے امی جاتے ہوں گے پٹانے
ارے بھائیا جاتے ہیں ہم نہیں جاتے ہاں بابو جاتے ہیں
بڑا دقت ہے دیکھیے نا دھوپ اگل ہے کیسے پٹائیں گے کیسے دھان روپائے گا انسان
ارے نہیں ان شاء پانی گرنا ہے جھوٹوں کے ا کھیتی باڑی میں اھی کر رہے ہیں کہ کوڑاار کیجیے اکے میں کچھ ہوگا
پڑار کریں گے نہ تو کہیں کچھ ہے تو بتائیے نا وہیں چلیں گے کام وم کریں گے کیا کریں پڑھ لکھے تو
ہ ہاں ویسن کچھ ہے جی کہیں کچھ نہیں ہے دن بھر تو ہم ادھر سے ادھر گھومل چل رہے ہیں
ادھر س ہوئیت رہتے ہیں
بول رہے یہاں سے وہاں ہم گھومل چل رہے ہیں کچھ کام دھندہ ملے نہیں رہا ہے کیا کرل جائے
کیا کیجیے گا
کل تو صبح صبح گئے تھے بولو ارے ڈالٹے گنج
ہاں
ان کو سے کہ کچھ انکم ہو جائے کہ زمین کے کام کروانا تھا
ہاں
سر کہ کے ہنومان نگر میں گا اب نہیں کیا بتائیے سے بھی لاس کروا دیا
بتائیے گھرے سے بھاڑا بھتا ناشہ
ہ بھائی تیل پانی ڈالیا گئے تور بھوک لگل تھا دسر کھائے وہاں لٹی کھائے پان ون کھائیں کہبو پھر وہاں سے تو ایک روپیہ فائدہ نہیں ہوا جہاں تک نقصان ہوا ایک واؤ بج ہو آ جانا ہنمان نگا
اور
آجے ب دھوکہ دے دیا بولا کہ کل چلیے گا تو دھوکا کا دیا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا
ا اچھا تب ایک ہملہ ہھرائی ہی جائیں گے
ہاں
اچھا یہ سب کاروبار زمین کے اھی آن لائن سون لائن کرواتے ہیں کا سیو سر کرمچاری سر سے
سی او سر کرمچاری سر سے کام کرواتے ہیں آن لائن زمین کے چڑھاتے ہیں
ہاں
ہاں ڈیمانڈ ومانڈ کھولوانا ہو موٹیسن کے والا کروانا ہو تو
ہے کوئی چکا
ہائے میرا ہی ہے سوچ رہے تھے کروا لیتے تو ٹھیک رہتا ہے
آپ لوگ کا کام ہو رہا تھا نا جی ابھی تک نہیں ہوا ہے
کام ہو رہا تھا جی لیکن ہوا نہیں ہے کچھ کچھ پھنس گیا ہے
او ارے ہمرو تو کروانا ہے ہی ہے ہے لیکن سر مان لیجیے سی ا سر تو اپنا لاگ ان سے بائی پاس کر کے نکال دیتے ہیں لیکن ہم کو اسے نہیں کروانا ہے
او پسے کران تو
مان لیجیے ہم پہلے بابا کے نام سے رسید کٹ رہا ہے نا
ھمم
جیسے چاچا ہی سب کو الگ الگ کروانا تھا تو بابا کا نام تو کٹ رہا ہے نا تو سوچ رہے ہیں نا کہ
چاچا کے نام سے کروان
نہیں بابے کے نام سے پلٹ و جرو جر ہے نا پلوٹ چڑوا کے چھوڑ دیتے ہیں ابھی
ھمم
بد پھر وہ ہولڈنگ کروائیں گے چاروں کے الگ الگ
ہاں ٹھیک سوچ رہے ہیں
سسٹم سے کروائیں گے مان لیجیے اسسے ہم بائی پاس چڑھوا لیں بائی پا چڑوا لیتے ہیں چاروں چاچن کا نام چڑھ جائے گا لیکن باباڈی منڈوا گٹبے نہیں کرے گا اب ڈیمانڈ وا ہی گھٹ گا بابا والا جسر سیدھ کرتے رہے گا
ہاں
ا ادھر ڈیمانڈ ہم لوگ کا گھٹ بھیہ نہیں کرے گا تو اس سے فائدہ نہیں نا ہے
نہ تب تو اس سے کیا فائدہ ہے مان لیجے پیسہ بھی خرچہ ہوگا اور کوئی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا
کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا
تو اسیسے کرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے
ھمم ھمم گر مین ہے کہ سیو سال کے زیادہ دن رہنا بھی تو نہیں ہے نا
ہ ہاں یہ تو بات ہے بہت مال لے رہے ہیں لیکن سیو سر جی کام سے بیسی
کیا کیجیے گاے پیسے ہیں
کروانا ہے کام تو مان لیجیے کہ پیسہ تو دینا ہی پڑے گا
ہوں
ایسا بھی نہیں ہے ابھی بڑا است خراب چل رہا ہے ا آن لائن جمین کروانا ہے اور ڈیمانڈ بھی کھولوانا ہے اپ اپن
ہوں
بڑا سمسیا دیکھیے کہ ہوتا ہے
رہ رہ ہاں کہ الگ الگ کھلوانے کے لیے
ہوں
الگ الگ کھلوانے کے لیے کہ رہے ہیں ہاں
کہ تو رہے تھے لیکن جیسے
دادا ہے نا دادا ان کے ہی نام سے ہے تو سوچ رہے تھے کہ ابو کے نام سے کروا لیتے لیکن
بولے کہ نہیں ہو پائے گا اور پھر بعد میں بول رہے ہیں کہ ہوگا
ہوں ہ
دودھا والی بات بول دی ہیں ہاں
تو کہیں نہیں پہلے جگاڑ نہیں ہوگا اب کہیں نہیں جگاڑ ہو گیا ہوگا نا کہہ رہے ہوں گے گھر میں تو کروا لیجیے کا دقت ہے
کروا لیں گے مان لیجیے اسی میں ہو جائے گا تو پیسہ الگ سے تھوڑے دینا ہے اس کا
نہیں پیسہ تو آ لوگ کو پھر سے لگبے کرے گا
پیسہ اھی الگ کروانے میں بھی لگے گا جیسے پہلے بابا کے نام سے ڈیمانڈ کھلل تھا ا اب ا ابو کے نام سے آ چاچا جنکن
نا ہے ڈیمانڈ الگ الگ نا تو پھر پیسہ لگے گا
ارے تو بڑا پروسیس یہ تو لمبا ہو جائے گا جی پیسا ہی پیسا لگے گا خالی
پھر آپ کو کورٹ سے کورٹ سے نوٹریس شپت پتر بنوا کے
ہوں
سب الگ الگ ہوگا
مے کہ رہے تھے چاچا جن کے جی وہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں
ارے کوئی دقت نہیں اگر کروانا ہے تو کروا لیجے پیسہ ہے تو نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے بابا کے نام سے کٹ رہا نا جی ہوگا پیسہ تو یہ کہیں ہو جائے گا جمینیا اڑ تھوڑے رہا ہے
ن زمینواں تھوڑے اڑ رہا ہے یہ ہے کہ پیپروا ہو جاتا ہے صحیح آگے بھوشیہ میں بچے لوگ کے دقت نہیں ہوتا
بات چلو کے دقت سے مطلب نہیں دقت نہیں ہے بابا کے نام سب کا کٹ رہا ہے جی
ہاں بابا کے نام سے کٹ رہا ہے بابا کے نام سے ابھی ڈیمانڈ بھی کھل جائے گا جیسے آؤ ان لوگ کے بھی اور جیسے گوتیا میں تھے نا تو ان لوگ کے ساتھے تھا
ٹھیک ہے بابا کا نام سے ڈیمانڈ کھلیے گا تھا ابھی آپ کا بابا اھی نا ہاں ابھی زندے نا ہیں دادا تو دادا زندہ ہے تو پھر آپ لوگ کا الگ الگ کیسے بھی ہو جائے گا
نہیں ہوگا نا
دادا ہیں تو نہیں ہوگا وہ آپ کا بھیا یہ سب کے جو بغل میں ہے نا ان لوگ کا ہو سکتا ہے لیکن جب ابھی آپ کا زیادہ زندہ ہے تو آپ لوگ کا نہیں ہوگا
تب کہ حال پریشان ہوں گے اسی میں کروا نہیںیں دادا کے نام سے
دادا کے نام سے کروا کر چھوڑیے ہٹائیے ہمرو ایسے کرنا ہے ہمار تو دادا نہیں ہیں دادا ڈیٹ کر گئے ہیں لیکن
لیکن دادا کے نام سے کروا کے چھوڑ دیجیے
دادے کے نام سے کروا کے چھوڑ دیں گے ج یہیاں ہوگا تویں ہمار زمینیاں تھوڑی اڑ رہا ہے جی ہم کو بجھائے گا لگے گا تیں ہم کر لیں گے اپنا نام چ
تو آپ چار چا ہم لوگ بھی سب تیار ہیں کروانے کے لیے
ارے تیار ہے ا بڑھک چ تو تیار نہیں ہے پیسا کرے نہیں تو بھائی کی لگائے گا پت ہی نہیں نا ہے کہ کوئی توڑ کے لگا د سب بھی تو استھتی ہے
ہاں بات تو صحیح کرہ رہے ہیں تو ان کا چھوڑ دیجے اگر جہاں جہاں ان کا ہے رقبہ میں تووال سے
ے مین ہے نا کہ بابا کے نام سے چڑھے گا تو کروں ن چڑھے گا
ہاں یہ بات صحیح کر رہے ہیں
مان لیجیے جہاں جہاں پلٹوا ہے جیرو ہو سب پلاٹ چڑھے گا ا پلوٹ چڑھے گا تو ان کا بھی چڑھے گا مان لیے ان کا چھوڑ دیں گے
ہوں
بہت سالا دقت تھا
دیکھیے ت اب ان سے بات کر لیجے کہ دیکھیے جگاڑ کیجے اپاائے کیجیے اب ہو جائے گا نا تو پھرعد میں پھر دقت ہوگی
کہ رہے ہیں تو سن رہا ہے وہ پیسہ را حساب ہے نا بھائی کیکرا بھیھر پیسہ ہے فالتو کے کی لگات تورا پیسا
وہی نا جگہ زمین ہے آپ کا پیسہ کوئی گاؤں کے لوگ لگائے گا
بول رہے ہیں کہ ہم تو سب بیچ دیے ارے بھائی جو بچل ہے س کروائیے گاس سب بی بھیج دیے آپ سے جو ایک بٹا چار نہیں ن مانگ رہے آپ پیسہ کم ہی دیجیے
ہاں جتنا ہے ا کا حساب سے دیجیے
ہوں دیجیے تو نہ ابھی نہ بہ بابو سے بات کرب تب ن بابو سے بات کرت رہا بھائی کیا کر سکتے
بابو رام کہیں پیسے نہیں
ہوںک چ جی نکاح کیا ہے سمجھ رہے ہیں سب کے پیسہ سر باقی رکھ لے ہیں سے مستا ہے ہم کو
ارے ج ت ابھی اگوئی کیے ہوں گے وہاںاں بک وہاں سامان تو
ارے ہم نہیں کر رہے تھے سر ہم کیا کہیں ہیں مان لیجے بھائی کے بات تھا سر بار بار فون نہیں اٹاتے توا بھی فون کرتا ہم فون نہ اٹاوت بھی بھی پورا گاؤں میں سے اس سے کہا تھا ہمیں بت یہ جان رہ تھے کہ شادی کرک کن یہاں سے بھاگے گا گاؤں میں تو رستہ ہے نہیں ا ماہییںگے ہم بار بار فون کر رہے ہیں سرب ہم کہاں کرے سمجھ میں نہیں لگ رہا ہے کپا کرل جا نہ کرل جا
کیا کیجیے ج
ت وہ کل بولے ہیں ڈانٹے ہیں اا فون کر کے کہ پیسہ تو دے دیں ہما پریشان کرے تو فون
ہاں نہ نہ ٹھیک ہے مان لیجیے ٹینٹ فینٹو ل کے پیسہ باقی ہوگا نہیں دیا ہوگا
ارے ہاں ٹینٹ والا کے وشنو کے پیس رکھ لے ہیںاں وشنو کے پائپ کے ڈیلیوری ہے آج کل میں وہ بےچارا ٹینشن میں ہے کہہ رہا ہے کہ بھیا پیسہ ایک دم نہیں ہے ہم کہاں سے لائیں گے پیسہ دا دیجیے نا ہم کہلے بیشو دیکو پیسہ ہمرو بھی نہیں ہے نا تو ہم خود سے پیسے تم کو ہیلپ کر د اب بشنو کہہ رہا ہے کہ ٹھاکر جی کے کیے تھے وہ کہاں بھاگ گیا چلب فھنے نہیں لگ رہا ہے ا گھرے گ تو مممی بولے کہ بابو دے دب پیسہ بھائی پانچ سال تین سال چار سال ہو گیا تو کہیں پیسہ دے گا تو
بات تو صحیح ہے
ٹھاکر جی پر اکار آ تھا کہ ہم جا کے کیس کر دیں گے
ہوں پیسہ نہیں دے گا آدمی تو کیا کرے گا
ا کہاں جب بھاگ گیا اس کا موبائل ہے سوئچ اور دوسر لے لیا ہم کو لگتا ہے کہ وہ ف کو بھیجا دیا نہیں یار کہ کہ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں تو تو بھاگیہ کما ہے سمار را کم سے کم اس کو فون اٹھانا چاہیے ہمرو ہمن بھی فون کرتا ہے ایکاند بار لیکن ایک دم کوئی اس کاد یہ نہیں ہے
فون وون کرنا چاہیے تھا اٹھانا چاہیے تھا بت آانا چاہیے
نم بھائی ون بھی نمبر ہوگا بھائی ون نہیں ن دے رہا ہے بھائی ون بھی
بائی بن بھی تو نمبر ہے ہی ہوگا دیکھیے مک سے جگاڑ کیجیے مانگے
ا نہیں دے گا نمبر بھائی ب س کہئی بات پوچھھی نہیں ہے گا
ہاں اچھا وہ جائے گا کہاں ا بھی کرے گا اتنا کر دے اٹا لیا ہے د جائے گا کہ ہروہ تھوڑے تھھوڑ کے کہ
جائے گ کا ج بھی کرے گا
ہوں
اور بھی کرے گا جائے گا کہاں
ہاں